ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام عرش و خریت
جی الحمد للہ اپنا بتائیے بھائی کیا کر رہے ہیں آج کل
سب ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے
ہاں ہاں
جی جی جی
ہائی آپ لوگ تو آپ لوگ
سننا بات ہوتی تھڑے ہم گ بڑ کون سا بندے ہیں اچھا
ہ
آپ آپ آپ تو
ہوں
ایسی ایسی بات نہیں ہے میرے کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے سن
آپ پہ مرنے والے سب ہاں ہمارے ہمیں کہاں ویلو دیں گے آپ
ہاں ہاں ایسی بات نہیں ہے بھائی
نہیں اب خود آپ خود آپ کو خود ہی معلوم ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہمیں بتانے سے
غلط بات غلط بات
نہیں بھائی
ہ ہ پٹی کے لیے بھی دیکھ لینا
آ
چٹی کے لیے دیکھ لینا
ہوں اچھا
کیا کر رہے ہو کھانا پینا ہو گیا
ہاں بھائی ابھی تو کلاس سےٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں بھائی تھکا دیتا ہے کسم سے
ای ای ب ہ نہیں پتا
مفتی صاحب کیا کرا رہے ہیں کہ کتاب سے مطالعہ کرو اور اس کو زباری لکھو ایسے کرا رہے کسم سے اپنے اپنے علم سے لکھو تم کیسے لکھتا لکھے گا میں نہیں جانتا بس لکھ کے آؤ دو صفہ
تلییک ہو
مڑ گ رہا م جارا
آپ آپ کر سکتے ہیں
یہ بھی یہی بات ہے کہ ہاں کہ کا کہ ہم بہت دن سے دو تین سال سے ب ا تکریف رٹ رہا ہو تو تھوڑا بوڑا سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن بہت کوئی سمجھنے کچھ کر ہی نہیں پاتا ہے چپ چاپ دیکھ رہتا ہے کہ جگ پوچھوچ کے پوچ پچھ کے وہ ل کیا
ہ ہ آپ تو مت آپ کو کہنا ہے آپ کہاں مفتی صاحب بن گئے یہ
لیکن قسم خدا کے بتائے رستم بھائی کہ ابھی تھوڑا سا ایسا لگ رہا ن کہ
ہ
کچھ تو اضافہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے کچھ میری تقریر وغیرہ میں کچھ تو اضافہ ہو رہا ہے بھائی مان ہیں کا کہ
کاش کاش میں بھی کر پاتا
نہیں باہ ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ محنت نہیں کیے اسی لیے نہیں کر پائے ہم میری طرح آپ آپ تین سال د رٹے ہیں تقریر نہیں ن تین سے کیا چار سے تین یا چار سال ہم رہٹے ہیں تقریب سات پارہ آٹھ پارہ کی عمر سے سمجھے ہ سات پار یا آٹھ پارہ جب یوز کر رہا تھا اسی وقت سے میں تقریر کی کوشش کرتا گیا کوشش کرتا گیا پس
ہے آپ میں میرے میں یہی تو خاصیت ہے آپ مکتی بننا چاہتے تھے میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا
ہوں
بات ہے میں جان رہا ہوں کہ پھر میرے کو لیبر کی کرنا ہی ہے تو کا فائدہ لٹ
ہ ہاں بھائی لیکن ت بھی دیکھیے رٹا مارک تکری کر ہی لیتا تھا جب میں تھا اس وقت تکری کرتا تھا تو لیکن پتا نہیں ہے میں کلوا چھوڑا تو تو کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہو ا تم ہی جانو یا خدا جانے کیا
کرنے کے لیے تو کرتا تھا پر
ہوں
تو ہات تھا گ ہی بات یہی تھا کہ یاد نہیں کرتا تھا بس
ہوں اور یہ بھی بات یہ بھی بات ہے
بول دیتا تھا میں
ہوں اور یہ بھی بات ہے کہ ایک تم ہی بول پا رہا تھا وہاں پر انداز انداز بیٹھا کر کہ کہہ کوئی کسی کے پاس انداز ویسا نہیں تھا پھر
کاچی
تقریر رٹنا کمال نہیں ہے تقریر رٹ کر انداز میں بولنا کمال ہے بھائی ہم یہی مانتے ہیں کیا
ہوں
انداز بیٹھا بیٹھا کے کہاں د سوفیانہ انداز میں بولنا ہے کہاں د کھینچنا ہے کہاں تھوڑا تھوڑا د جمع کر بولنا ہے یہ سب سب سب چاہیے نا بھائی سب انوبو رہنا نا چاہیے کیا
ایک بات بولنے ہیں ہم
ہوں
اب یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی
ہ کا ہے وقع
ارے سچ بول رہا ہوں میںائی جہاں جہاں میلاد ہو ملاد شریف ہوتی ہے وہاں پہ کر کر کے ڈالے
ر ریکارڈنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے
نہیں تو ایسے ہی مسئلہ مسائل اپنے سے بیٹھ کر کے جا کے ڈالی
ہ ہ لیکن کسب خدا کے یہ یہ بھی مانتا ہوں کہ جو جو مفتی صاحب اب یہاں پر تاریخ ہے حبیب عللم پڑاتے نا وہی چیز کو دیکھے وہی چیز کو ہم دیک تھوڑا سا آدمی کے مطابق تقریب تھوڑا بہت بور ہی دیتا ہوں سمجھا
ہوں ہ ہ
ب اندر سے خوشی ٹائپ کے ہو رہا ہے سمجھے خوشی ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور دل کیا کر رہا ہے بتیں روتم بھائی کہ تھوڑا سا اور کہ پہنچ پہنچنے والا ک سوچ رہا ہوں کہ چار سال کی محنت لگ رہ ہے برقرار ہو رہا ہے ل سے لگتا ہے ابھی
ب اور جی محنت کرنے والے کو کامیاب ہو ہی جاتے ہیں چاہے کبھی بھی ہو لیکن ہو ہی جاتے ہیں محنت کرنے والے
اب تھوڑاھ دماغ لگا کرکھ گاؤں پچھلے سال اور اس سال کے بارے میں سوچھ کے دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال پورے ہفتہ تقریب پورے ہفتہ دو تین دن دو تین دن تکری ڈرتا تھا تب بھی نہیں بول پاتا تھا لیکن اب ایک دن ایک دن میں تقریر میں کہ جو نئی تقریر ہو ایک دن سے ایک دن کافی ہے وہ اس کے لئے اور جو پرانی تقریر ہوتی اس کے لیے تو دس منٹ کافی ہے پرانی تقریر جو میں یاد کر چکا ہوں دس منٹ کافی ہے اس کے لیے
بعد میں فون کری ہے ٹھیک نا
ہوں
فون کرے بعد میں فون کرے بد میں فون کرے لگاؤ ن جلدی ہاں بولو نا تو بولو
کس کو بول رہے ہیں
ادھر بول رہا تھا میں پھر تم بولو نحمدلہ
ہوں اچھا یہی بول رہا تھا بھائی کہ تھوڑا سا اور میں سوچھ رہا ہوں تھوڑا سا اور کیسے دعا کرنا ہوا ہے کہ پہنچ جائے وہاں اس وقت
ارے بھائی میرا میرا دعا قبول ہوتا تو میں یہاں پہ تھوڑی نہ ہوتا
نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے سوچھ پتا ہے کہے خوشی ہو رہی کہ کوئی چیز ایک چیز میں تو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو نا ہ
دعا معاننا سمجھ کر ہ
مانس
ہ وہی بول کے ہم تھوڑا سا بولے جا لیے پر پھر
نہ دعا مانگنے سے
اا لگ کہ نہیں منا سادو
ہ ہاں ایسے بھی پتا نہیں چل پلتا چل جاتا کہ مانس ہے
ہہ۔ ہہم
ہوں پتا چل ہی جاتا ہے ہم تو بھائی تھوڑا سا یہ کتابیں رٹ رٹ کے تھوڑا سا ہم کو معلوم ہوا تو میں بھی وہ کچھ نہیں تھا کیا
ہ میرے بہت سے پڑھنے کا پڑھنے کا پڑھنے کا
ہہم
اگر قرآن شاریف کسی طر روز پڑھنے لگتا نا تو
ہہم
کوئی ٹینشن نہی رںتا
ہم تو یہی کہتے ہیں رستم بھائی کہ کسی اب کسی ادارے میں چلے جائیں
ہوں
وہ تو ہے بھائی میں بھی سوچھ رہا ہوں پر
دیکھتے ہیں اگر ابھی اس رمضان اس رمضان میں نہیں کہیں جگہ ملتی نہیں تو آپ کو خبر ضرور کروں گا اگر جانے کے خواہش ہوگی تب سمجھے یہاں پر ایک مولانا جنید صاحب ہیں جانتے ہیں دیکھے تھے مولانا جنید کو
نہیں،
تو م صاحب ہے کو ہم لوگ کو پڑھاتے ہیں درسنظامی والوں کو-
دیکھے ہوں گے
تھوڑا ساٹے ناٹے ٹائپ سے ہیں کرتا چھٹے -چھٹے پہنتے کرتا چھٹے چھٹے پہنتے ہیں وہ
کرتا تو نہیں دیکھا تھا وسے جو مفتی صاحب کے روم کے بغل میں روم تھا
ہ نہ وہ روم میں نہیں رہتے ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں پر وہ اسٹاف نہیں ہے وہ سمجھیے نا کے پڑھا دیتے ہیں بنا پیسہ لیے ان کی نوکری ہے سرکار سرکاری نوکری ہے ان کی
اچھا
تو ہم لوگ پوچھ رہ تھے کہ حضرت آپ یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں تو کہتے نہیں ہم کھانا ہی کھا لیتے ہیں بہت ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بس مجھے پڑھانے کی سعادت مل جاتی ہے بہت ہے-
ہوں
ہوں
ہاں سن ن لگانا بارہ بج گیا ہے- ریڈی ایک بچ گیا بارے میں کٹنگ بھی کرنا ہوگا تو-
ہوں
ہوں بولو
کیا وہی کرا دیک- کہ وہی بول رہے تھے کہ جو مولوی لائن میں جو د- آرام ہے نا بھائی آرام ہے نا بابو لوگ- وہ کچھ کہیں اور نہیں اسی لیے میں بولتا ہوں تمہیں کہ ادار میں رہو-
دیکھو میں جانتا ہوں کہ آرام بہت زیادہ ہے سمجھیں اور میرے کو گھر سے کسم- اس طرح پھر میں ہو جاں گی گھر سے ن کہ کیا بولوں-
کا گھر سے- تم پتا ہے ا ادارم جاؤ گے تو تم پورا پیسہ گھر میں دے سکتے ہو- ایک روپیہ ا بھی اگرپ اپنے پاس نہیں رکھو تو سمجھے- کوئی خرچہ نہ، ہے اور پھر- پھر ٹیشن وغیرہ پھر جو پڑھانے لگو وہ- اس میں فائدہ اور ٹیوشن وغیرہ والا پیسہ اپنے پاس رکھ لو بات ختم-
تو ستی جائے گا نا-
دماغ لگاؤ گے تب نا یار اور پھر قرآن شریف- پلس میں ت تمہاری تلاوت ہوتی رہے گی- پھر اس کے بعد تم کچھ- کچھ- کچھ- کتاب اور دیگر کتابوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہ جاؤ گے- کرتے رہو گے کچھ تو علم میں اضافہ ہوگا- تھوڑا سوچو اگر تم میں- سب جھنجٹ سے دور رہنا چاہتے ہو تب اب تم اس کام میں لگے ہو- ایک مہینہ بعد جاؤ گے اب کتنی مشکلات کا مشکل- ات کا سامنا کرنا پڑے گا ہے کہ نہیں-
ہاں-
بہت سوچنا پڑتا ہے بھائی اس میں اس میں- بہت مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے یاد رکھنا ہے اس میں اتنا میں بولتا ہوں- بہت مشکل ہے یاد رکھنا-
وہ پرویز جو کہ مطلب پرویز سب کو دیکھ لے وہی میں سوچتا ہو- ہم ڈائریکٹ پرویز سب پہ تو زیادہ دھیان نہیں جاتا قاری سلطان پہ زیادہ دھیان جاتا ہے-
یہی بات نہیں ہے پھر پڑھنے کا دل نہیں کرنے لگے گا اس وقت سوچنے کا ارے یار کیا ہاں میں بتایا تھا یاد یاد ہے غلام نبی بول رہے تھے نا
ہو بو سعدد مطلب ہم لوگ کو استاد جب بول سکتے ہیں وہ چاہے کھینچ مطلب ان کو میرے سے بھی اچھا یاد تھا میرے سے بھی بھیاں پڑھتے تھے پر
ہ اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ سب جھنجھٹ چھوڑو-
مفید کے بعد کیلوا میں ٹاپر او تھے وہ لوگ- دوسرا نمبر لیکن مفید صاحب سے اگئی اور سر- سے-
ہوں مفید آ گئے ہی ہیں-
ہوں
ارے مفید تھوڑا سا دیکھیے اور عمر دراز ٹائپ کی ہو گئی ہو گیا- پھر پڑھایا بھی ہے غلام ربانی کو وہ پڑھایا بھیا-
تو دیکھنا ان ایا پٹی کاتتی حا لیے لورا تو دیکھ نا خود سے انداز لگاؤ نا
اسی لیے بول رہے ہیں رستم بھائی کہ ادارہ تلاش کرو ادارہ تلاش کرو سب سے بڑھیا ہے بھائی
ایک تو بولت تھالا ا محرم ہم